ہیلو ہیلو ہیلو بولو بولو
بول بولو ارہی ہے آواز
ہاں اب ا رہی ہے پہلے آ نہی رہی تھی نہ
نہیں نہیں پہلے نہیں نیٹورک ایشو ہے نا اس میں بہت نیٹ ورک ایشو رہتا ہے
ہاں ہاں مجھے تو فون میں ریچارج بھی نہیں ہے میں تو وائی فائی چلتا ہے نا
اگر لائٹ چل گی تو وائی فائی تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا پھر
نہیں نہیں لائٹ نہیں جاتی دن میں لائٹ نہیں جاتی ہمار ہمارے جاتی تو رات کو بھی نہیں ہے وہ تو موسم کل زیادہ ہو گیا تھا نا تو پھر وہی ہے نا پھر کاٹنا پڑتا ہے اگر جانور وغیرہ مرضی کوئی تار وغیرہ گر جات ہے نا
وہاں سے کل بہت زیادہ ونڈ تھی
ہاں نہیں ویسے نہیں تھا مطلب جس آندی سی آتی ہے نا تو بجلی کٹ کر دیتی ہیں
پنجاب آنے کا بہت شوق ہے مجھے دیکھ اکھنا ہی گولڈن ٹیمپل امیر گھر والے گئے ہے جب بولا نا جب میری ماما کی سرجری تھی آئی اس میں
ہوں ہوں
تب چھوٹی بہن گئی تھی ان کے ساتھ
نا پھر کوئی بات نہیں آپ بھی گھوم جائ نا
ہوں
من تو من تو کرتا ہی ہے نا نئی نئی جگہ پہ جانے کا
وہاں پہ مت ڈالئے اس م
ہاں
نہیں بولا مطلب وہاں پہ مطلب جانتے ہیں وہاں پہ مطلب جانتے ہیں کسی کو
کسی کو کیسے
مطلب میں نے بولا وہاں پہ متل جانتے ہیں کسی کو وہاں ایسے پردیس میں رہنا بھی ہوتا ہے نا مشکل
ہاں یہ تو ہے جانتے نہیں نا تو ہاں دقت آتی نا کوئی نہیں آپ ہمارے ہے نا ہماسے تو ہوتی ہے آپ کوئی نہیں ہمارے یہاں نا گھومنے ادھر
پہلے آپ آ جاؤ کشمیر گھومنے پھر ہم آئیں گے پنجاب گھوم نے
ٹھیک ہے
دنیا میں مطلب ا انسانیت بہت بڑی چیز ہے
ہاں بس انسان اچھا ہونا پھر تو صحیح ہے وکاس یہ کہا ہاں یہ کچھ ملتا ہے ایسے
یہ کچھ نہیں ہوتا ہے بس ا انسان اچھا ہونا چاہیے
جی ہاں اس کو بھی بس تھوڑی دیر میں نہیں لاؤں گی یہبھی سال کے پتا ہے نا اس کو کنہیں لانا ہے تھوڑی دیر میں
کیوں
نہلاونگی نا اس کو نایا نہیں آج
اچھا اچھا آپ اس کو روز نہہ خاتے ہو
نہیں دو دو دو دن
اچھا دو دن میں
لیکن مجھے
سردیوں میں تو ہفتے میں ایک بار ہلاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ کرتے ہے نا ڈاکٹرنوانے سے بھی
مجھے مطلب پاٹ ہو یا وہ والے مجھے ان سے اتنا ڈر لگتا ہے ڈاگ سے مجھے مطلب ڈاگ سے کیٹ سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے
مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے وہ تو نا جو گلی میں نہیں ہوتے مجھے تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں
ہا اچھا
میں تو ان کو بھی روز رات کو کھانا بنا کے ان کو بھی کھانا الگ سے بنا کے دے کے آتی ہوں
ٹھیک
ہوں الگ سے ان کو روٹی ان کی بھی الگ سے بناتی ہوں دودھ میں ڈال کے دے دیتی ہوں ان کو بھی
مطلب وہ جو گلیوں میں ہوتے ہیں کتے
ہاں ہاں ہاں ان کو بھی ہمارے نا گلی میں تین ہے تین ہیں ان کو ان کو بہت اچے سے جانتے ہیں بہت اچھے سے
نہیں مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے اگر میں کتے کتے ہووں گئے نا مطلب ا ایک کلو میٹر ایدور میں دو کلو میٹر پیچھے جاؤں گی سچھ ہے
مجھے تو وہی ہے نا آپ جس کو پال لیتے ہیں نا پھر عادت ہو رہتی ہے جیسی چیز گھر کے رکھتے ہیں آپ نا وہ ٹھیک ہے
ہمارے کشمیر میں نا بلیا پالتے ہیں وہ بلیوں کا سیزن چل رہا ہے لیکن ہم نہیں پالتے ڈر لگتا ہے خرابیز ہوتی ہے نا
ہاں یک ہے وہی ہے نا کی ایک تو کیئر بہت ہوتی ہے پھر
ہمم پھر آپ کو بھی کرنا پڑتا ا نا مطلب بولتے ہیں جو یہ پالتے ہیں ان کو بھی ریپیز کا انجیکشن لینا پڑتا ہے
ہاں ہم دوبارہ کروا رہے گ اس کا ہمارے والے کا
نہیں نہیں میں مطلب جب آپ نے اسکول آیا یہ کتنے سال کا تھا
ہم نے کہئے تھے ون ون کچھ ون ویک کا تھا شاید چھوٹا ہی تھا
اچھا ون ویک کا یہ تو بہت چھوٹا ہوگا پھر اس ٹائم
اس ٹائم میں کہتے اب تو یہ فائیو ایئر کا ہو گیا
پھیر تو آپ کو بہت مطلب آپ کی کلوز بہت ہوگا پھر جیسے مطلب بچے ہوتے ہیں نا ماں
ہاں ہاں ایسے ہی رہتا ہے یہ
پھر بنتی ہے نا ایسسی بانڈنگ ان کے ساتھ
ایسی رہتا ہے یہ کھانا کھانا کھوا بھی ہم جب ہم کھاتے ہیں تبھی دیتے ہیں اس کو نہیں تو کبھی کبھی جلدی دے دیتے ہیں
مطلب مانو آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے
ہاں چھوٹا بچہ
ہے نا چھوٹا بچہ ہے
وہی ہے نا اب اس کے تو ان کی بھی پھر بہت کرنی پڑتی ہے نا شروع سے کرو نا پھر کوئی بیماری نہیں ہوتی ان کو
ہاں کیئر تو کرنی پڑتی یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہوتا ہے اس کی بھی تو کیئر کرنی پڑتی ہے
تو
کیئر بھی کرنی ہوتی ہے پھر انجیکشن وغیرہ بھی ڈالنے ہوتے
ا انویکسن تو اس کے ابھی لگےئے ہیں دو دن بعد دو دن پہلے لگوا کے ہیں
اچھا مجھے نا اس کی ایمن کی کزن کر رہی تھی میسج اس کو نا یو پی آئی میں پروابلم آ رہی ہے یو پی آئی اس کو دکھا رہا ہے ابھی آپ کے کمپلیٹ ٹاسک نہیں ہو گئے ہیں جب آپ کے کچھ ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے تب آپ کو شو ہو جائے گا یو پی آئی پھر آپ کو یو پی آئی کوڈ دینا ہے ہاں وہی میں نے اس کو سمجا میں نے بو ابھی ویٹ کرو ابھی پہلےٹاسکس کمپلیٹ کرو اب ابھی مجھے آئمن بول رہی تھی آپ اس کے ساتھ بھی کرو اب اس کے ساتھ بھی ٹیکس بھی کمپلیٹ کرو میں نے بولا کوئی بات نہیں میں نے بولا میں چار بجے فری ہوتی ہوں کیا بولتے اسی کو مطلب آئی م کی کزن نے بولا میں چار بجے فری ہوتی ہوں میں ب چلو کوئی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد جب ٹائم ملے گا تو کر لینا کال وہاں سے مھا آئمن بول رہی ہے آپ نے اس کو بولا ہے کل میں باہر ہوں میں بعد میں کروں گی میں نے بولا ہاں میں کل باہر تھی تو میں کل لیٹ سے گھر آئی تو پھر میں اس کو کیا دس بجے رات کو کال کرتی پھرنہ اگر مطلب ا صحیح ٹائم رہتا ہے مطلب میرے حساب سے شام کو ہی کیونکہ شام کے ٹائم مطلب آپ کے بھی پانچ ہو سکتے ہیں اچھے سے میرے بھی پانچ ہو سکتے ہیں اچھے سے خالی بارہ بجے تک ہی مطلب ٹاسک کمپلیٹ ہو سکتا ہے
زیاد ٹائم بھی اچھا نہیں ہوتا نا پھر بات کرنا ت
آپ کیا کر سکتے یہ ٹاسک تو ایسے ہی ہے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر کوئی بات نہیں ہے
ہم تو سو جاتے ہیں دس وج
بس ٹاسکز نہیں مس ہونے چاہیے
ہاں آپ نا جس سے بھی آپ اس سے کرو نا ان کی جو بھی کزن وغیرہ ہے ان سے ہوئے ہیں ابھی تک ایک بھی
نہ نہ خالی ایک ہو گیا ہے کال
ہاں ایسے ہی کرنا ان کے ساتھ ایک آپ کرنا ایک وہ کرے گی ایسے کرنا
میں امن کو بولا میں نے بولا ہم مطلب ایسے کرے ایک پررینکا ایک میں تو نہیں آپ پہلے پانچ پھر اس کے پچ پھر میں نے بولا نہیں نہیں کیونکہ مطلب پررینکا کو مطلب دو بار دھونکھا ملا ہے تیسری بار نہیں ملنا چاہ
ہاں بعد میں پھر نیٹورک ایشو ہو جائے پھر میں تو پھر ایپ ہی ڈلیٹ مار دی
بولو میں نے بولا نہیں میں ویسا نہیں کر سکتی ہم کیا کریں گے ایک ہو ایک میں یا دو ہو دو میں ہم ایسے ہی چلتے ہیں
ہاں
بول چلو چلو ٹھیک ہے اب جیسے آپ لوگوں کا حساب ہے تو کم سے کم ٹاسک کمپلیٹ کرو پھر جلدی آئیں گے وہ ٹرانزیکشنس بھی ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے شن ہے ٹانزکشن ہے ٹانسکپ ٹرانسکرپشن کچھ ایسا ہی بولا اس نے
ہاں یہ نیا ورک ہے کوئی اب پتا نہیں کیسا ہے میڈم بتائیں گے کیسا ہے بول اس میں پیمنٹ بنی ہے کچھ جو جن کو کمپلیٹ
اصل نہیں میں پتہ کیا مطلب یہ جو بھی یہ ورک نیا آتا نا یہ مطلب سب ہاں سب کے لیے نیا ہوتا ہے تو اس میں مطلب گروپ ہونا ملب چاہیے جس میں ہمیں میڈم سکھائے گی
ہاں ہاں اب یہ اسٹارٹ ہو گا نا یہ والا جو اب میڈم بول رہے ہیں اس کے لیے اپنے کو میٹنگ میں اپنے کو بتایا جائے گا ایسے ہوگا یہ کام
ہاں میٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ مطلب میں الگ سے کال کرتی میم کو آپ یا دوسری یا تیسری مطلب اس سے ملب میم کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا
ہاں نہیں نہیں اپنے کو نہ ایک ایک ایک تو میٹنگ ہوئے گی اس میں سب کو بتایا جائے گا اس کے بعد اپنے پاس ایک ویڈیو آئے گی اس میں اپنے کو بتایا جائے گا بھی ایسے ہو گا یہ کام
ہاں وہی میں بھی بول رہی ہوں کی ایسے نہیں نا چلتا ہے میں الگ سے کال کروں آپ الگ سے ہاں جی میم کیسے کر رہے اس سے میم کا دماغ ہی خراب ہو جائے مہربانی کر کے آپ سارے اپ ڈیٹ کرو
ہاں نہیں نہیں اب تو اس میں تو آئے گا جو ا یہ تو ایزی تھا نا اس لیے کال والا تو ایسا ہو گا لیکن جو اور بھی کوئی کا ہوتا ہے نا اسٹارٹ تو اس میں میٹنگ ہوتی
ہوں دیکھیں گے کون سے ٹسکس ہونے چاہے بس مجھے آپ مے سے جلدی جلدی ٹس کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر اس کی کزن کے ساتھ کرنے ہیں مجھے
اور ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے
اوکے اوکے